ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بہت دنوں بعد ملاقات ہوگئی کہاں گئی تھی آپ
ارے کیا بتاؤں میں آپ کو میرے میرے بچے بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے
ہاں وہ بھی بات صحیح ہے
اسی لیے میرے بیٹے کو پتا ہے کتنا ٹائم ہو گیا وہ رو رہا ہے بول رہا ہے مجھے پتا نہیں کوئی گیم تھی ہمیں پتا ہی نہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی گیم تھی وہ مجھے نکال کے دو کچرے والی گاڑی والی گیم
ہاں ہاں جی ہاں مجھے آتا ہے ناں وہ نکالنا کیا ویٹ کرو میں میں میں بھی دکھاتی ہوں ناں اپنے بانجے کو ہائے ہائے ہائے
رہے ہیں رو رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں میں نے پتا نہیں کتنی ساری گاڑیاں والی گیم نکالی
کچرا والی گاڑی ہاں مجھے نکالتا ہے کیا ہوا آپ کو
آ تو بول رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں میں بول رہی میرے والا ایک کون سی گاڑی ہے آپ نہیں یہ رو رہا ہے وہاں سے رو رہا ہے
نہیں میں دکھاؤں گی ناں آپ کو اس اس کو بولنا بیٹا یہ وہ آرام سے بولے گا ہاں یہی کیونکہ ازہان ہے نا اس کی ماں ابھی کہاں سمجھ آتا ہے یہ چیزیں اس کو ہو پھر مجھے وہاں سے فون کرتی ہے مجھے دے دو کوئی بیڈو کوئی دیکھ دکھاؤ پہلے ہمزہ کو وہ میں نے آپ کو لنک سینڈ کی وہی ہے کچرا والی گاڑی ہاں
نے رویا ہم ماں بیٹی تینوں سر پکڑ
آپ جس پہ آپ یوٹیوب یا کیا چلاتے ہو ناں اس کو یہی سکھاؤ بولے بولو اس کو یہ وہ بولے گا ہاں یہی ہے گاڑی والا آیا کچرا نکالو پتا نہیں ہاں ازحان بھی دیکھتا ہے نا
ہم تینوں ماں بیٹی بیٹھے سر پکڑ کے ہمیں سر میں درد ہو جاتے نا پھر بچوں کے رونے سے ہمیں سر میں درد ہو گیا اب مینے ماما کو بولا یہ جیسے وہ جیسے پاگل ہو گیا ہے ایسے مجھے وہ دے دو مجھے یہ د ے دو مجھے گاڑی کچرے والی میں جب بابا کے پاس دیکھ رہا تھا میں نے بولا کون سے بابا کی اسی کو بولو نہیں نہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے آپ ہی نکال کے دو کچرے والی گاڑی یہ والی گاڑی رو رہا ہے اوپر سے سر پیٹ رہا ہے یہ والی نہیں یہ والی
یہی ازحان کی طرح ہاں سیم
بولو رونے تو اس کو کرو چوپی زیادہ ہی سر پہ چڑے گا اس اب ہم بیٹھے نا چپ کر کے اب بول رہا ہے ماما اب مجھے یو ٹیوب ہی دے دو اور مجھے کھانا ہم نے بولا چلو ش ہم نے بولا چلو شک شکر ہے اللہ کا پھر بھی
پرسو لاسٹ ٹائم میں نے جب نہیں سنیا تھا اس نے بولا مجھے کچھ پتا نہیں کیا مانگا آئی اس نے میں نے بولا بیٹا کیا یہ ابھی تیار نہیں ہے آپ نا بولا ہاں ٹھیک ہے ماشی تب تک مجھے ٹومی دے میں ٹمی کے شاتھ کھیلوں گا وہ نا اس نے ایک ایپ چڑھائی ہے ٹمیی کیٹ اس کو نہا رہا ہے اس کو واش روم بھی جا رہا ہے اس کو پتا نہیں کیا کیا کر رہا ہے اس کو کھانا کھلا رہا ہے دانت ساف بولتا ہے مجھے تک تب تک میں ورب فیس کے ایکسپریشن یعنی یہ اسی کی اور دیکھیں گے اور یہ مائل ہو جائیں گے پھر نہ میں ماشی تب تک ٹامی کی دیکھوں گا چلو ٹھیک ہے
یہ پاگل کرتے پتہ نی یہ کہاں کہاں سے نکال کے لاتے ہے
فارم آتی ہے فون مدی ا ایک سر پہ چڑھ جائے گا پھر پیٹتی ہے اس کی ماں بھی اس کو
میں نے اس کو پتا بھوت موبائل دیکھتا تھا میں نے بولا نا آپ کو بھی دھتا تھا پھر اس کو خود ہی بھول گیا تھا پھر یہ دیکھتا ہی نہیں تھا پھر ہم اس کو یہیں سے بولتے تھے پلیز آپ دیکھ د ن یہ بھی زیاده مطلب تنگ کر رہا تھا ہم اسکو بولتے موبائل دیکھو دھو یہ دھ کنہی نہیں تھا لیکن شکر آگی اس کو بھول گیا تھا لیکن پھر سے اس کو پتا نہیں کیا آئیڈیا اے پھر سے دیکھ رہا ہے اب پتہ نہیں اس نے پرسوں تو یا دو تین دن ہو گئے یہ اتنی گیم مطلب انسٹال کرتا ہے موبائل میں میں آپ کو کیا بولوں ادھر دس تیس ہوتی ہے لگ بھگ دس بھی بیس
اس سے ماما کے اس نے ماما کا فون توڑا ہے اظہاں نے ماما کا کا فون پیچھے سے سارا وہ کیمرے کی جو یہ ہے نا شیشہ کیمرہ کسیسہ وہ پورا توڑا ہے
پھر میں نے ماما کو بولا یہ میں اس کو ڈلیٹ کروں گی یہ بول رہا ہے ما صبا مجھے یہ یہ گیم ڈیلیٹ نہیں کرنا ڈیلیٹ بولرہی ہے یہ گیم ڈیلیٹ نہیں کرنا ابھی بول رہے ہیں مجھے پاگل پاگل یہ تم نے ڈیلیٹ کیا ہے پاگل یہ تمہیں نے ڈیلیٹ کیا میں مجھے اتنی ہنسی آئی میں نے بولا میں نے کچھ ڈلیٹ نہیں کیا ہے آپ دیکھو سارا اسی میں ہے پچھلی بار بول رہا ہے اپنی مامی کو چھوٹی ماما اس میں سے کچھ نہیں ڈلیٹ کرنا ا میں بولرہی ہوں کوئی بات نہیں میں کچھ نہیں ڈیلیٹ کروں گی
یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے تھے کر رہے ہیں ان کی باتوں کا کوئی جاواب ہی نہیں ہوتا
اور کیا
ہم اس کا من ہو گیا ہاں حیا اگئی
نہیں وہ بھی کر رہی تھی اس کی ماما ان کو فون کی اس کو آپ بھیجو مجھے یاد آ رہی ہے میرے پرسوں بولا تھا اس کو یہ دودھ پیتی ہے نا ابھی بھی اب مطلب ہونے والے ماشاء اللہ تین سال کی میں نے اس کو بولا مطلب مطلب میری جو یہ کزن کی بیوی تھی اس نے بولا مجھے گردن میں زیادہ پروابلم ہو گئی بچوں کو دودھ دینے کی وجہ سے اب میں نے اس کو بولا تمہیں کیا ہو گیا اگر ت مطلب انسان مائکے میں ہی اگر کوئی سخ یک والا کام ہوتا ہے وہ مائکی میں ہی کرتا ہے انسان میں نےاس کو بولا تم تو گھر میں ہی تھی تومجھے کیوں نئی اسکو دودھ کاٹا اگر تن دو پریشان کرتی تے میں رات کو تم دن میں بھی سو سکتی تھی وہاں دیکھو سسرا لگا کوئی سونے کا س بھی ہوگا وہاں پہ انسان بولتا ہے میں اٹھوں گا ہاں ہو جا تھوڑا شارا ا انسانا میں نے اس کو بولا تمہیں کیا ہو گیا تم گھر میں ہی تو تم نے کیوں ہے اس کو دودھ کاٹا ایک وہ اگر آپ دیکھو گے نا ہائیجین بھی کتنی کمزور ہو گئی ہے اس
وہ بہت کم اس کو وہ سفید پہچس پڑ گئے وہ نا وہ وہ شاید کیلشیم کی کمی ہے اس کو
ہاں اس کو وہ بھی اتنی کمزور ہو گئی اوپر سے اس کو بھی خود کو گردن میں ہے میں نے بولا اس کو اسے تو میں بھی ہو جائے گیا گاندر میں زیادہ پرابلم کیونکہ بڑا ہو کے بچے زیادہ ہی کر دودھ پیتا ہے یہ سیدھے نکلتا ہڑیوں سے کیلشیم ماں کی ہڑیوں سے میں اس کو بولا اگر آ کو تو میں اس اب بول رہی تھی میں اس کو مطلب کچھ دن ادھر ہی چھوڑوں گی مائکے میں ہی جب تک دو تین دن اس کے ہاں اچھے سے جو رہی آج رات ابھی سے اس کو وہ یہیں سے فون کیا اس کو گھر بھیجو اگر میں بولتی ہوں تو بولے گی ہائے ہے اس کو مت بولتی کسی کی چیز کے لیے نہیں ابھی نہیں ابھی سے ان کو فون کیا پتا نہیں ان نے کیا بولا یہ بول رہی تھی شاید ان نے بولا یہ بیٹھے کہ اس نے بولا نہیں میں اس کو کو فون کروں گی میں اس کو یہ کروں گی مطلب بول رہ اجاؤ گھر وہ پھر آپ لوگوں کو نہیں ماننے کی بات نہیں خود ہی بول رہی تھی پھر پرس میں اس کو ہاں ہاں ورنہ یہ بول رہی تھی خود ہی میں اس کو دو تین دن پھر ادھر ہی رہنے دوں گی اس کو دودھ مطلب بھول جائے گی دودھ پینا پتا نہیں اب میں مت بول سکتی ہوں اس کو آپ کی مرضی ہے
ہاں وہی نا لیکن رکھ کرنا ہے اس کو دودھ بند
اور کیا پھر میں اس کو بولتی ہوں یہ گندا دودھ ہے
ہاں ہاں
میں نے ہمزہ کو بھی کاٹا بچارے کو اب اس کو مجھے مجبوری تھی مطلب پھر بھی میں نے اس کو پھر اس سے پہلے ہی کاٹا لیکن میں بول رہی ہوں میری بیٹی کب ہو جائے گی ان شاء اللہ دو سال کی میں اس کو ایک مہینہ پہلے ہی کاٹوں گی
اور کیا
چونکہ مطلب پھر کھا کے پیتتے اس دودھ سے کچھ جس کو یے دودھ اتا بہت ہے نا یہ بچوں کو دودھ کا دودھ کا یہ کچھ کھاتے یہ پھر کچھ یہ پھر کچھ نہیں کھاتے ہیں دودھ کی وجہ سے کھانا شھانا کھاتے ہی نہیں صرف دودھ پیتے ہے
سوکھا کے سوکا توول ساواتی اور اور رہ ہی ہاں چلو ہاں مجھے نا پاپا کو یہ گاڑی دینی تھی وہ نا ابھی بر وہی ہے اس کو آج لیٹ ہی ہو گیا تو اب وہ گاڑی آتی ہے نا وہ نا جو چالو ہے یہپ پہ دیکھتے ہیں ہاں وہی گاڑی اب اس کو میں نے دے دی میں نے بولا وہ سید پورہ میں ہے تو ابھی آئے گی درد میر باغ میں ہاں
ہوں آج ہوتا ہے نا آن لائن ہی سب کچھ
ہاں میں اس کو روز دیکھتی ہوں یہی سے گاڑی روز تو اب
کرتی ہو آف
بک نہیں کرتی ہوں بس دیکھتی ہوں لوکیشن کہاں ہے پھر وہ وہی سے جاتی ہے گاڑی پھر وہ اس پہ چڑھتا ہے ہاں
ہاں نہیں آج میرے پاپا بھی جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کوئی ایپ ہے اسی پہ ان کو سواری آتی ہے
ہاں وہ نا آٹو وال وہ ہے نا وہ اس پہ اچھا ہے ہاں وہ بھی اچھا ہے پاپا کو وہ نہ اسمارٹ گاڑی آتی ہے اسمارٹ بس ہے نا اسمارٹ بس وہی
اچھا ٹھیک ہے پانی کتنا ہوا ہے جمع وہاں پہ بھی لال چوک میں اوف اوف اوف
وہیں سے پانی جمع ہوا ہے یہاں اللہ تعالی نے رحم کیا ہاں ہاں یہاں اللہ تعالی نے رحم کیا اور بارش بھی نہیں پڑ رہی ہے
اللہ ت بارش بند ہی ہونی چاہیے کچھ دن کیونکہ بول رہے تھے بیس ا مطلب بیس سے چوبیس تک بہت خطرہ بول رہے فلڈ کا ہے
اس پہ آج اکیسوار نکلا
ابھی تو تین دن ہیں ہاں جی یہاں پہ انسان سال بھر کھاتا ہے پھر اس فلڈ کی کا یہی ٹینشن سے ان دنوں میں ہی نکل جاتا ہے مجھے اتنی ٹینشن ہوتی
کہتے ہیں نا انجوائے کرتے ہیں بارش کو وہ جیسے کل رات کو نا وہ ٹینشن سی ہو گئی بے
اللہ کے س مجھے اتنا ٹینشن مجھے زیادہ ہی آپ کو ہم سے بھی زیادہ ہوتی ہوگی آپ کو پتہ ہے ہمیں مجھے اتنی ٹینشن ہو جاتی ہے نا میں برابر ان دنوں اگر اللہ نہ کرے ہو جاتی نا وہ سچویشن فلٹ کی میں کھانا ہی نہیں کھاتی ہوں ان دنوں
ہا ماری طرح سیم پچھلی بار پوچھو نا یہ سمی سے میری کیا حالت تھی جب وہ بھابھی کے ساتھ آئی تھی نا یہاں بسماں کے ساتھ چیزیں اتھل پھتل ہوئی تھیں یہاں میری حالت کیا ہوئی تھی ہم وہاں تھے نا ہم نے بھی چیزیں نکالے تھے میں تھی نا مامو کے گھر میں دانی صاحب کو بھی کیا ہوا تھا وہ چیزیں ادھر لاتے لاتے
اور کیا نہیں اب پھر بھی شکر ہے اب ہم نے اوپر بنائی نا تھوڑی جگہ اگر کچھ نہیں اللہ نہ کرے پہلے ایسی سچویشن ہو جائے لیکن پھر بھی اگر ہم اگر چیزیں ویزیں اوپر رکھیں گے اس سے ٹینشن نہیں رہتی پھر اگر خود کہیں جائیں گے بھی اب دوسرے کے گھر میں لے جانا مطلب وہ بچارے بھی اب یہاں سے نکل گئے جن کے ہمیں مطلب ایک قسم کی وہ آش جیسی تھی وہ بھی اب یہاں سے ہاں اب وہی میں بھی بول رہی ہوں اب ہمیں تھوڑی سی شکر ہے اللہ کا ہم نے اب اوپر جگہ بنائی اگر سامان رکھیں گے تو پھر باقی اللہ نہ کرے پہلے ایسی کوئی سچویشن آئے لیکن فر بھی اب جاگا ہے فر ٹینشن نہیں رہتی ہے
لیکن ان کا ہال کتنا بڑا تھا یہاں پہ
بہت بڑا
پرایک مکان پہ پورا ہال انسان تھک جاتا ہاں چلو اللہ تعالی نے ان کو اور بہار دکھا دیا ان شاء اللہ آگے بھی دکھا دے
میں بول رہی ہوں بسمہ کو اچھا ہی ہوا آپ یہاں سے نکلے کم سے کم وہاں پہ یہ فلڈ کی ٹینشن تو نہیں ہے
وہی ہم دن بھر بھی بول رہے تھے
اللہ کے م پ ادھر ٹنشن کو مطلب تو لڑکی کچھ
سب وسے روٹی ہیں گ
اور کیا مطلب بارش بھی پڑے گی اگر دو دن بھی پڑے گی تین دن میں ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے یہاں پہ اگر زیادہ میں بول ی تھی مطلب بھابھی کو دوپہر میں بولی تھی آپ دیکو جیسے وہ اللہ نہ کرے فلڈ کے ائم پہ وہ اندھیا چھا جاتا ہے ویسے ہی اندھیر چھا گیا ہے ڈر جیسا لگتا ہے ہے نا
اللہ رحم کرے گا چلو میں آپ کو کال واپس کرتی ہوں ان شاء اللہ کر ہوں آپ ابھی بیٹھے فری ہو نہ
ہاں ہاں ہاں کرو کرو اللہ حافظ